ہیلو
ھمم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا خیریت ہے ٹھیک ہے اپنا بتاؤ کیا خیریت ہے آپ کا
ٹھیک ہے
ھمم اور ادھر موسم کیسا ہے ابھی
ٹھیک ہے
کہا
اور بتاؤ
کہاں پہ
آگرہ
اچھاآگرہ اچھا ہے فوٹو ووٹو بھیجیے گا
نائی تھا ٹائم پے تھے سجاتے کے اور تھوڑا سا گھر پریوار سے بنتا نہیں ہے نا
کہاں زیادہ
اتنا آواز آ رہا ہے ہرا برا
ہاں
ا باہر میں ہے نا
آواز آ رہا ہے نہیں سنا رہا ہمارا آواز
آ رہا ہے ابھی آ رہا ہے نہیں ابھی ہڑا بڑ تھوڑا دیر پہلے ہوا چل رہا ہوگا شاید نا
ہممم
باہر میں ہے تو اکیلے گیے کی اور کوئی دوست لوگ گیے ہے کی بیگم گئی ہیں ساتھ
پرا پوریوار ایا ہے
اچھا سب لوگ
ہمم
اچھا ہے ہم بھی گئے ہیں گھومنے ایک بار
ایک بار ہم بھی گھومنے گئے ہیں
ہمم
ہا تو بچپن میں گئے تھے ابو امی ساتھ تھے اب یہاں تھوڑی ہے
ہمم
ہاں اس میں اماں جان تھی زیان نہیں ہوا تھا ان کو
نکاح کب ہوا
میرا
ہمم ہمم
دس میں ہوا ہے
ہوں
ہم
دو ہزار دس میں ہوں
دھیان کہیں کہاں رہتا ہے
دلی گھومے اگرا آۓ ہم
ہوں
ہوں ادھر سے گھومتے پھر گھر واپس گھومنے کا بہت
باجی بھی گئی ہے بڑی والی باجی
نہ نہیں آئی گھر کا نہیں نہیں گھر میں بھی تھوڑا گھر دیکھنے والا چاہیے نا
اچھا ہاں وہی تو ہم سونچ رہے تھے کہے سب کچھ چل جائے گا تودیکت نا ہے
دو باجی گھر ہے گائے ہے گائے کے بھی کھانا پینینا دینا چاہیے نا گھر چلتے نہیں آئی ہے امی ابو بچہ بتر اور بیکم
ہم بتخ کے بچہ خریدے ہیں چھوٹا چھوٹا چوزا
ہاں ملا ہے
نہیں گھر بھی ہیں آتا ہے نہیں بیچانے خریدے ہیں بڑا بڑا ہو گیا بتیا نہیں تھے تو بڑی اچھا ہے ابھی خریدیں گے رکھیں گے انڈا ونڈا دیے گا نا اور بچے ان کے پالیں گے
انڈا بچا سب دے گا
بیس گو خریدے ہیں
ہوں
ہوں
بیس گو میں کا ہوگا کم سے کم چالیس پچاس گو خریدنا چاہیے
اب دھیرے دھیرے نہ خریدیں گے ایک ہی بار کہ یہاں سے خرید لیں گے پونجییرنا چاہیے نا ایگو دیکھیے رہے ہیں کتنا مہنگا آتا ہے وہ چیزاکا
پزہ سا مانا آ ہے
کیا سب کو ہی پتے ہے
ہ
آپ کو بھی پتے نہ ہے نہیں سنتے ہیں کیا
اور ادھر موسم تو بہت بڑھیا ہے ایک دم گھوم لائق
ہاں نہ ادھر تو دھوپ ہو گیا ہے گرمی ہے اس دیا صبح سے ٹھیک ہی تھا
بارش ہو کے ایک دم مست ہوا چل رہا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ہوں
فوٹو لیتے آئیے گا لیجیے گا تو بھیجیے گا
گراؤنڈ ہے نا اس گراؤنڈ میں آرام سے ریسٹ کر رہے ہیں بھیھی یہ گراؤنڈ ہے پارک والا
اچھا اچھا
ارے میں آرام سے چھایا رہا تھا پین کے نیچے لٹ کے آرام کر رہا ریسٹ کرنے والا رہتا ہے اس میں
اچھا نا بڑی اچھا لگ رہا ہوگا
ہوں
نہیں اچھا کی بزرگ ہوگیں تو اب گوما دینا اچھا نا ہے
ہوں ہوں
اور بچ بیگم بھی گھوملیے ساتھ سب دن تو کام ہی رہتا ہے آدمی کا آپ چڑیا کہاں سے منگاتے ہیں مطلب ہم کو بھی آڈر کر دیجیے گا نا دیکھتے ہیں دکان تھوڑا پونجی لون لے کے اور دکان کرنا چاہ رہے ہیں لون وون کے بھرے ہیں ہلو
ہ ہ مل آگت لے لے لون ملےو سے کی اتنا ٹائم تھوڑا لگتا ہے
پیسے نہیں ہے لگتا ہے
کاغذ پتر صحیح ہے تو جلدی مل جاتا ہے
س ہی ہے ڈبیکٹ تھوڑی ہے اور لوگ کو تو لینا ہوتا ہے اب اکیلے نہیں نا دیتا ہے سموہ وال والا لیے رہ ہے نا سموہ والا سموہ والا میر ہیںاں
اب سموہوں میں اکیلے دینے لگا سوہ کا کوئی ضوری نہیں ہے
ہاں ہاں پتا نہیں نہیں پتا ہے
ہم م ہاں
اتنا ہوتا ہے تب نا گھوم رہے پھیل رہے ہیں کاج تھک رہا
ہوں
ہم اچھا
بووا کے ساتھ کھیل رہے ہیں
اچھا ہوں
ہوں
ناشتہ پانی کھانا پینا ہوٹلے سے کہ الگ سے ملتا ہے وہی ویوستھا ہے
سب کھاندے پھے کھانا پڑتے ہیں ویوستھا کا ہے شادی ودی میں تھوڑی آئے ہیں کی ویوستھا
نہیں مطلب ایک الگ ہوتا ہے کینٹین ہے میں ہے کہ مطلب الگ سے آنے جاتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں
سب ہوٹل سے کھانا ہے کھائے نہیں کھانا ہے آرام سے بھوکے رہیے
بہت پیسہ ہے اچھا ہے گھوم پھر لیجیے سب کوئی کے ساتھ ہے کہاں ٹائم ملتا ہے آپ تو بزی رہتے ہیں
بزی رہنا پڑتا ہے
ہاں تو نہیں رہیے گاب کیسے چلے گا پیٹ پیٹ بہت بھاری نہیں بچا لوگ کے پڑھائی لکھائی گھر کا خرچہ سب گھر کا بہت مہنگائیس
خرچہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے
تو مہنگائی بھی تو بہت ہے نا
ہوں مہنگائی تو جان مرد ہے
مطلب ٹائم ہ نہ بات کرر ل م گھومنے گئے ہے اسے پوچھ رہے ہیں ٹائم ہے نا ویڈیو کال کریں گے دیکھایے گا کیسا ہے کنے کنے گھوم رہے ہیں
جی
ہوں کیا کرے ہم لوگ بیہار میں پڑل ہیں ہاں
کھانا پینینا ہو گیا
ہاں آپ کے پاس لیٹ سے آوازہاں پہنچتا ہے کیا
ہم
او نہیں آپ کا پرابلم ہوگا کنوا میں ساید سر میں چوٹ لگل تھا نا ایکسیڈنٹ ہوا میں
ہم ہم
ہمم اسی لیے ہم دیکھیں نوٹس کیے ہیں فون وون کرتے ہیں آپ کے پاس تو بہت بات ہے کہ آپ نہیں سن پاتے ہیں
ہاں ہاں
ہمم
ہ یہ تو ہمارا پتا نہیں تھاا
تو اپنے سے تھوڑی پتا چلتا ہے
بتانے کے لیے شکریہ ہیلو ہیلو سب ٹھیک ہے ہیلو آواز نہیں جارہا کیا جی